وعلیکم السلام جی آپ ٹھیک ہیں
جی الحمد للہ آپ ٹھیک ہے
جی جی ہم بھی اللہ کا شکر ہے خیر وافیت سے ہے آپ سنائیں آپ کہ گھر میں کیا حال چال ہے
بس گھر میں بھی سب ٹھیک سب اچھ
آپ سے آپ کا گھر والوں سے رابطہ ہوا
جی جی میرا تو گھر والوں کے ساتھ روز ہی رابطہ ہوتا ہے میں تو ان سے اچھے سے مل پاتی ہوں روز ہی
اچھی بات ہے گھر والوں کی خیر و آفیت کی خبر رکھنی چاہیے انسان کو
جی گھر والے ہی سب کچھ ہے دنیا میں پہلے اللہ تعالی ہے پھر گھروا لے ہے ان کے علاوہ
جی جی بے شک بے شک یہ اللہ کہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کی انسان کو قدر کرنی چاہیے
جی ماں باپ ہی تو سب کچھ ہے ماں باپ ہی تو بچوں کے
جی جی جی یہ انمول نعمت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہیں چاہے دنیا میں جتنے اتنے بھی لوگ نہیں کر سکتے
جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے ماں باپ سے ہی سب کچھ ہے ماں باپ نے ہی ہمیں بچپن سے ہی چلنا سکھایا ہے
وہ عظیم دولت ہے اللہ تعالی کی جو بےغرض محبت کرتی ہے اپنے اولاد سے جس کو کوئی غرض نہیں ہوتا ہے ان سے کہ وہ مجھے یہ کرے وہ میرے لیے وہ سب کرے ہاں بنا مطلب کہ ہو بےغرض محبت اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ واحد ماں باپ کی محبت ہے بس
جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ
باقی تو سارے مط مطلبی ہے مطلب پرستی چل رہی ہے آج اس آج کے اس دور میں
باقی سے بھی بالکل آپ نے سچ بولا کہ کہ باقی سبھی مطلب بھی ہے جن کے پاس مطلب
جی جی آج کل کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا مطلب کےسوا
جی جی جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے لوگ مطلب بھی ہے اب کیا کر سکتے ہیں اپنے کام سے کام رکھے جتنا ہو سکے کے کسی پہ دار مدار نہ رہے اللہ تعالی کا شکر کرے پانچ وقت کی نماز کرے اور جتنا ہو سکے اللہ تعالی سے سے جڑے رہے تاکہ خوش رہے سکون رہے دل میں کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ نے ہم نے آج بھی ہم آج یونیورسٹی گئے تھے وہاں ہم نے کچھ ا جو ا مدر جو یہ ٹیچرس تھے انہوں نے ہمیں بولا کہ آج کل صحت خراب ا نے ہمیں بولا کہ آج کل بہت یہ طبیعت خراب ہوتی ہے سوچنے سے زیادہ سونچا مت کرو خوش رہا کرو جتنا ہو سکے آج ہم نے یہ جی جب جب انسان جی جی بالکل
کیا کیا باتیں بناتے ہیں کیا کیا بولتے ہیں آج دوسروں کی شخصیت کے بارے میں تو اسے انسان جو ہے کافی متاثر ہو بتا ہے طریقے سے تو انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے
جی یہ تو سیدھی سی بات ہے اگر انسان دن بھر سوچنے پہ بیٹھے ٹھیک ہے جی جی اگر انسان دن بھر سوچنے پہ بیٹھے گا تو مجھے لگتا ہے اس کے وہ ذہنی مریض بن سکتا ہے اور اس کو کچھ نہیں ہو سکتا تو بٹ مگر وہ ذہنی مریض آسانی سے بن سکتا ہے اور وہ اپنی مطلب جو گھر والالو ہے جو اپنے ماں باپ ہے ان کو ان کو بھی ایک قسم کی مصیبت کھڑا کر کے کے رکھ دیتا ہے پھر وہ
بالکل اور آج کل لوگ ایسے بن چکے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے بلکہ وہ دوسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں دوسروں کو خامیاں نکالتے ہیں خود میں اپنی شخصیت میں ان یہ گوارا نہیں ہوتا تکہ ان میں کوئی خامی ہے یہ چیزیں وہ گوارا نہیں کرتے سننا نہ ہی ا وہ آ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کسی کے سامنے کہ وہ غلط ہے وہ بس دوسرو پہ الزام تھوک ڈالتے ہیں اگر چہ ان کی غلط نہ بھی ہو تو بھی
جی بالکل بالکل صحیح فرماتے ہیں آپ صحیح فرمایا آپ نے وہ اپنی غلطی تو مانتے ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ان کو لگتا ہے اگر ہم اپنی غلط مانیں گے تو ہم نیچے جک جائیں گے ہمیں ہمیں اپنے آپ ان کو اپنا آپ کا نیچا لگے گا جس کی وجہ سے ان کو آگے آگے ڈاک کر بہت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا مجھے لگتا ہے یہ بہت غلط ہے
میں انسان کو اب مہ اب مہ بہت ہی بچ کے رہنا چاہیے پھونک پھونک کر اسے قدم رکھنا چاہیے ہر ایک موڑ پہ ہر ایک آ منزل پہ اسے ایسے لوگ ملیں گے جو اس کو نیچے کھینچنے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہوں گے لیکن لن انسان کو چاہیے کہ وہ اس کی طرح ان لوگوں کی طرف ایسے لوگوں کی طرف توجہ نا دے اپنی شخصیت کو اور زیادہ بہترین بنانے میں جڑ جائے اور ہمت سے کام لیں حوصلہ افزائی کرے اپنی آج انسان کو خود ہی اپنی مدد کرنی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی اللہ تعالی جو ہے اس کی مدد وہ کرتے ہیں
بالکل بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے بالکل
جی اور اپنا مستقبل ہمیں بہتر بنانا چاہیے ہمیں اپنے مستقبل پہ کام کرنا چاہیے نہ کہ ایسی لوگوں کی باتوں میں آنا چاہیے جو نہ ان کی طر نہ ان باتوں کی طرف توجہ دینا دینی چاہیے جن سے ہماری جو ہے ذہنی قابلیت تو ہم اس پہ شک کرنے لگ جائیں یا ہم ان لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو غلط طریقے سے اور خود بے شک کرنے لگ جائے
جی بالکل بالکل سحی درست فرمایا آپ نے یہ یہ تو آج کل کا دستور ہے آج دنیا کا آج یہی دستور ہے یہی چلتا ہے مجھے لگتا ہے اگر انسان ایک کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو تو دوسرے انسان کو اس سے سیکھ ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ بھی وہ غلط کرا ہے اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کبھی کوئی غلطی ہی نہ کروں اب چلو غلط ہو ہوگئی ادھار لاؤ نے میں خوش رہوں کسی اور کو تکلیف نہ دوں کہ میں بھی اسکون سے رہوں تو بھی وہ انسان بھی سکون سے رہے مجھے لگتا ہے دنیا اچھے سے آگے بڑھ سکتی ہے اس حساب سے آپ کی
جی جی اور جیسے میں ج جیسے سے میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی یہ گفتگو کی ہے کہ انسان کو جو ہے اپنی شخصیت پہ کام کرنا چاہیے انسان کو اور مے زیادہ سے زیادہ خود پہ توجہ دینی چاہیے اپنی شخصیت کو جو ہے اور زیادہ مضبوط انسان کو بنانا چ جو اپنی قابلیت پہ کام کرنی چاہیے اور یہ دیکھ اپنے کردار کو صاپ اور پاک رکھنا چاہیے آج کے دور میں انسان کو اور دوسروں کی طرف تو دینے سے پہلے خود کی خود کے گریبان میں جنکھئے کے اور خود کر مجود کہیں میں کسی جگہ گرمیا کہیں مجھ میں کوئی خامی نہ ہو تو اس پہ اس کو کام کرنا چاہیے نا کی دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ کے ان پہ توجہ دینے دین چاہیے اور غلط کاموں میں ل ل لگنا چاہیے
جی جی بالکل بالکل صحیح فرماتے ہیں درست فرمایا آپ نے مگر آپ کو نہیں لگتا آج دنیا میں زیادہ تر برائی ہی چل رہی ہے خرابی بھی چل رہی ہے
ہاں ہاں بہت زیادہ برائی چل رہی ہے اور انسان کو آج کہ آج کے دور میں بچنا جو ہے وہ بہت ہی ان جیسے لوگوں کے سامنے بچانا بہت ہی زیادہ مشکل بن چکا کا ہے زندگی گزارنا بہت ہی زیادہ دشوار بن گیا ہے لوگوں کے لیے اور ایسے سماج میں زندگی گزارنا بہت ہی زیادہ مشکل ک ہو گیا ہے اب ان لوگوں کے لیے جو بچارے بہت ہی سیدھے سادے شخصیت کے مالک ہے تو مجھے اب ہم مت اب ہر کوئی مت جو اچھا انسان بھی ہوگا ابت وہ اپنی اچھائی ا چھوڑے ان لوگوں کے لیے اور ان کی طرح ہی برا بن جائے اور یہ سوچے کی اب اب اگر یہ لوگ برے ہے تو میں بھی یہاں سے برا ہی بن جاؤں گا تو ا میں اچھے سے پہچ نہیں اس کی ہم خدا کی نظروں میں وہ ایسے خود کو برے تو نہیں بنا سکے نا کسی اور کی وجہ سے اپنا کردار ہمیشہ انسان کو ساف رکھنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے انسان کو کام کرنا چاہیے اور اسی کے حساب سے ہمیں اپنے اسلام چلنا چ اور اچھی بات ہے ا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی سوچ بدل بدلے اس میں اس کی شخصیت میں کوئی تبدیلی آئے اچھی ہماری باتوں سے اور کسی
رہا ہو تو ہماری وجہ سے ہماری باتوں سے جی جی وہ اچھا
اور شاید کسی کے نیک اعمال کی وجہ سے کوئی برا انسان جو ہے وہ سیدھی راہ پہ آ جاؤ
جی بالکل بالکل صحیح فرماتے ہیں آپ بالکل درست فرماتے آپ اچھا یہی رہتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی اچھی سیکھ دیں اور خود بھی اچھی سیکھ لے تاکہ یہ دنیا بھی ٹھیک ٹھیک چل پائے اور ہم بھی آگے بڑھ پائے کسی کسی کام میں ہم بھی مبتلا اور وہ کام اچھا ہو حلال ہو اللہ تعالی بھی خوش ہوتا ہے ان چیزوں سے
ہاں کسی کی اور کی دیکھا دیکھی میں فلانی شخص یہ کر رہا ہے فلانی شخص وہ کر رہا ہے وہ برے کام کی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے میں اچھے کاموں کی وجہ سے پیچھے ہوتا جا رہا ہوں انسان کو ان باتوں کی طرف توجہ نہیں اللہ اسی کو کامیاب کرتا ہے جس کی نیت صاف ہو تی ہے صاف اور پاک ہوتی ہے جو اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے اور جو اپنی قابلیت پہ کام کرے اور اپنے اصولوں پہ ڈٹا رہے اسے ان شاء اللہ ضرور ایک دن نہ کامیابی ملتی ہے بھلے ہی اس کہ راستے میں مشکلیں آئے وہ ان مشکلوں کاسامنا کرے لیکن وہ اللہ کی طرف سےایک آزمائش ہوتی ہے کی یہ ان آزمائشوں کو کیسے دیک دیکھتا ہے ان میں یہ کیسے صبر سے کام لیتا ہے وہ کا امتحان چل رہا ہوتا ہے اور اگر وہ اس امتحان میں ناکام رہ جائے اور برے کاموں کی طرف لگ جائے تو پھر کیا فرق رہ جائے گا اس انسان میں اور برے انسان میں جو
جی جی بالکل بالکل آپ کے ساتھ باتیں کر کہ آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں بولی آپ کے ساتھ باتیں کر کے مجھے بہت خوشی ملی اور ان شاء اللہ مجھے لگتا ہے جو آپ نے باتیں بولی اور جو میں نے باتیں بولی ان سے ان شاء اللہ کسی کو سیکھ ملے گی اور کوئی اچھے قدم پہ چلے گا آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا باتیں کر کے ان شاء اللہ اگلی بار ہم پھر سے ملاقات کریں گے چلیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا
اللہ حافظ اب بھی اپنا خیال رکھیے فی امان اللہ
فی امان اللہ
ی